ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
آواز نہیں آ رہی
جی اب آئیے آپ کی آوازظ
اچھا اچھا جب دیکھو بلوٹوتھ لگے ہوئے تھے اب پتا نہیں کیوں آواز نہیں آ رہی تھی ایک بار تو آ رہی تھی اب کی بار نہیں آ رہی
ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہ جی ادیوگک چیزیں اس سے بہت لگا ہوئے ہے جو بھی آپ الیکٹرانک چیزیں ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحی سوچا جیسا آپ نے سوچا بالکل صحیح
جی آپ کے بلوٹوتھ کتنے روپے کے آئے ٹھیک
کیا ہوا
جی جی آپ کے بلوٹوتھ ہیں یہ کتنے روپے کی آئے تھی
یہ میری بلوز ہے
جی اور سنائیے آپ آج کل کیا کر رہی ہیں
جی ہاں اللہ اج کل تو سب خیریت بس بیٹے ہوئے ہیں چھت پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے چھت پہ بیٹھی ہوئے ہیں
جی میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک ڈانس کلاس یا یوگا کلاس شروع کر لوں تو آپ کے کہ ا آپ کے ارادے سے میں کیا شروع کروں گا اپ مجھے یہ صلا چاہیے کوئی ہے نہیں نا میرے پاس
ہیلو
جی اپ کو میری اواز جا رہی ہے
ہاں آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز تھوڑا ڈھنگ سے نہیں آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے آپ کی
جی میں کہہ رہا تھا کہ میں ڈانس یا یوگا کلاس شروع کرنا چاہ رہا تھا تو مجھے کیا ہے کہ آپ سے کچھ صلاح مشورہ چاہیے تھا تو آپ بتائیے میں یوگا یا ڈانس کلاس میں سے کیا چیز کروں کیا کھولنے کیا چالو کرو
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے تو دونوں ہی بالکل رائٹ ہیں ڈانس کلاس یا یوگا دونوں ہی ہیں اگر دونوں کر د گے تو زیادہ بہتر ہے ایک ایک چلتا رہا تو اور زیادہ بہتر ہے دونوں کے لیے آپ کو فائدہ بھی ہے اور ڈانس یوگا دونوں چلتا رہا تو بہت زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے
جی ماشاء اللہ کیا ہے کہ آج کل لوگوں کی زندگی نا اتنی بھیڑ بھاڑ بڑی ہو گئی ہے اور بہت ہی وستست ہو گئی ہے کہ آج کل کوئی نہ تو یوگا کے لیے جا پاتا نہ کوئی ڈانس کلاس کے لیے جہاں پتا ہے تو میں سوچ رہا تھا تاکہ پہلے میں آن لائن اسکول شروع کروں یا آف لائن تو آپ کے آ کہ مطلب سلح مشورے سے مجھے کیا شروع کرنا چاہیے آن لائن یا آف لائن
ہاں آپ کو آن لائن بھی اور آف لائن بھی دونوں طرح کی کلاسز اسٹارٹ کرنی چاہیے جیسے کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکل پاتا ہے اس کے لیے تو آن لائن کلاس صحیح ہے اور جو گھر سے باہر نکل سکتی ہیں جو لڑکیاں ان کے لیے آف لائن کلاس بھی صحیح ہے آن لائن بھی صحیح ہے وہ دونوں کو یوز کر سکتی ہیں
جی ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھے مجھے ا مشورہ دیا ہے کہ آن لائن بھی اور آف لائن بھی یہ کیا ہے کہ آج کل لوگ اپنی ہیلتھ پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں ویسے بھی بھارت میں بھی زیادہ تر کیا ہے کہ لوگ موٹافے شکار ہو رہے ہیں تنگ سے کھا پی نہیں رہئے ہیں کھانے کا صت کا وہ دھیان نہیں نا تو یہ اور وہ کیا کہ پاچن تنتر ان کا صحیح نہیں رہتا ہے تو ان کے لیے یوگا اور ڈانس بھی بہت اچھی ایکسرسائز ہے
مسالہ نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے ہی آج کل یوگا یوگا کو تو چھوڑو بنا ڈانس کے تو کچھ بھی نہیں ہےھوٹے سے چھوٹا بچہ جیسے کہ ایک سال کا بچہ ا وہ بھی ڈانس کرنا جان جانتا ہے جسے نا ڈانس کرنا نہیں آتا ہے بالکل اسے تو لوگ ایسا سمجھ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل بےوقوف ہے اسے تو کچھ بھی نہیں آتا اس لیے آج کل نا ڈانس سیکھنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اگر اللہ کا شکر رہا تو میں بھی ڈانس کلاس میں جوائن کر لوں گی
جی آپ کو یہ ناچ گانے کا شوق ہے
ہاں جی بالکل مجھے تو بہت ہی زیادہ شوق ہے ناچ گانے کا مجھے تو بہت پسند ہے
کر تو جی آپ ضرور آئیےا ہمارے کلاقوں میں کیونکہ ہمیں بھی آپ سے کچھ سہایتا ملے گی مدد ملی جائے گی کیونکہ آپ کو سوق پہلے سے ہی تو تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جی ج مہیلائیں ہوتی ہیں ان کو ایسے اپنی جم میں یا اپنی نرت کی کلاسز ہیں ان میں اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا آفر نکالا جائے ان کو کیسے لایا جائے
تو جتنا ہو سکے اتنا آپ کو پیمنٹ کم کرنا پڑے گا اسی حساب سے آ سکتی ہیں
جی آپ نے صحیح کہا کہ جون کی جو فیس ہوتی ہے وہ وہ م مہینے کے حساب سے کم کرنی پڑے گی
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیوںکہ بہت سی جو مہیلائیں ہوتی ہیں وہ نہیں کر پاتی ہیں اگر کم آپ کی کم فیس رہی تو بہت سی آج بھی جائیں گی ج زدہ رہی تو بھائی جو زیادہ پیسے والی ہیں وہ آ سکتی ہیں اور لیکن جو بییسی ہیں وہ نہیں آ سکتی وہ تو بچاری ان کے تو من کی من میں ہی رہ جائے گا
جی ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے مجھے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے یہ آپ نے بہت ہی میں نے کہ بہتوں سے سلاح مشورہ کیا لیک ناپ کے جس اچھی صلاح مجھے کسی نے نہیں دی جیسے آپ کو سنگت سے بہت ہی روچی ہے
نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے جتنا ہو سکے اتنا شروعات میں نا آپ کو کم فیس لینی چاہیے تاکہ ڈانس کلاس یا یوگا کلاس چلے تو زیادہ سے زیادہ لوگ بڑیں زیادہ زیادہ مہیلاائیں یا پوش بھی مہیلاؤں کے ساتھ ساتھ پوش بھی آنے لگے تو زیادہ سے زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے آپ کا بھی نام ہوگا اس میں
جی ویسے بھی آج کے ٹائم پہ نا یوگا بہت اچھی چیز ہے ہمارے جو بابا رام دیو ہیں وہ بھی اس کو کہ وہ بہت وسترت لیول پہ بڑے لیول پہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں یوگا کو ہمارے جو عوام ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ آج ہر کوئی انسان نا روگ ا یہ بیماریوں سے مکت ہو
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں بھی یہی سوچ رہی تھی جیسے کہ آپ یوگا کلاس کی بول رہے ہو ویسے یوگا کلاس سے زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ایکسرسائز وغیرہ اپنے گھر ہی بیٹھتے کریں اور کچھ گھریلو اپائے کریں تو زیادہ بہتر ہے صبح جگتے ہی گرم پانی اس میں سید اور نیمبو ڈال کے وہ مست اا اللہ بالکل ہی بہتر ہےا کہ ہم گھر میں اسے پیے اللہ کا شکر رہا تو میں بھی یہ سب کرنے کی سوچ رہی تھی
جی آپ آپ کا بھجن زیادہ ہو گیا ہے کیا جو کیونکہ یہ صبح پانی پینے اناا اپنا وزن تھوڑا کم ہوتا ہے مسافع
نہیں یہ تو غلط بات ہے سبح پانی پینے سے نہ تو وزن کم ہو ہوتا ہے نہ موٹاپا کم ہوتا ہے کچھ بھی کم نہیں ہوتا میں نے سبنا ٹرائی کر کے دیکھ لیا
جی جی تو آپ نے صحیح کہا کیونکہ آج کل کیا ہے کہ یوٹیوب پہ ٹی وی پہ بہت تالے بہت سارے جانی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ وہو ہمیں کچ نہ کچھ جھوٹا گیان دیتے رہتے ہیں تو میں نے وہیں سے ایک آدھ ویڈیو دیکھ لی تھی
ہاں آپ نے صحیح فرمایا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ گرم پانی پینے سے پیٹ کم ہو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ گرم پانی پینے سے پیٹ صاف رہتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے
ہاں تو یہ بھی یوگا کا ہی ایک پارٹ مان لیجیے دیکھے کیونکہ یوگا میں کیا ہے کہ بہت سارا سے
نہیں آتا ہےیوگا میں نہیں آتا ہے جیسے کہ میں گرم پانی پی لوں اب گرم پانی پی لوں تو کم سے کم میں پانچ سے چھ بار مجھے فری سونے جانا پڑے گا گرم پانی پی کے
جی کیا ہے کہ ابھی جیسے یہ ہوتا ہے شیر شن شاسن کہ کئی آسن ہو ان میں کیا ہے کہ ہمارے شریف کہ ہے ایک ایک ن اور وہ کیا ہے کی وہ کبھی ان ویایام ہو جاتا ہے تو یوگا میں یہی ہے سب کچھ اور یوگا کا ہی ایک پارٹ مان سکتے ہیں کہ صبح جلدی ہم جگیں پانی پییں پیٹ صاف رہتا ہے سب کچھ
ہاں ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اب ایسے میرے حساب سے بہتر رہے تو آپ یوگا کلاس ڈانس کلاس دونوں ہی اسٹارٹ کر دینا اور کم سے کم فیس لینا آن لائن آف لائن دونوں کلاس رکھنا
جی ویسے بھی میں ے ابو اور امی یہی کہہ رہی تھھی کہ دونوں شروع کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ صحیح رہے گا ایک نہ چلے تو دوسرا تو چلے گا ہاں وہی تو میں کہہ رہا تھا تو آپ کے حساب سے دونوں کو صحیح کرنا صحیح رہے گا چالو کرنا
ہاں جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے دونوں کو چالو کرنا بہت ہی زیادہ اچھا رہے گا اور آپ کو بھی اس سے تھوڑا سا لابھ ملے گا
جی خدا خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اتنی اچھی صلاح دی ورنہ اج کے آ کے زمانے میں کوئی صحیح ا نہیں دیتا سبھی بس اپنے فائدے کا سوچتے ہیں
ہاں چلو ٹھیک ہے مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی
مجھے اتنا سب کچھ سیکھنے کو ملا اللہ حافظ
جی